ہلو السلام علیکم
السلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکہ وبرکات ہو بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ
ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ سے بھی ٹھیک ہے آپ خود ٹھیک ہے
جی بالکل میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی بہن ٹھیک
ہاں بائی جےی ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سب بھی ٹھیک ہے بھائی بہن بھی ٹھیک ہے تو آپ اٹھے نیند سے
جی اھ تو کم ہے لیکن ابھی ناشتہ نہیں ہوا
ہاں جی میں بھی صبح صبح سویرے اٹھاج چھ ساڑھے پانچ بجے تو پھر واکنگ شاکنگ کر لی تو اب بیٹھا ہوں میں نے سوچا اب کچھ کام بھی کر لیا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کری کچھ تعلیم حاصل کی جائے
بالکل صحیح
تو بھائی جان ہاں بہت ہی اچھی بات ہے تو بھائی جان آج میں آپ سے مطلب کہ یہاں ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یعنی وقت کا صحیح استعمال کرنے کے بارے میں بات کروں گا ٹھیک ہے ہاں تو بھائی میرے وقت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو وقت مطلب کہ ایک دفعہ گزر جاتا ہے نا وہ پھر کبھی بھی واپس نہیں آتا تو اسی لیے کہتے ہیں جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے اگر اگر ہم اپنا وقت ٹھیک طریقے سے استعمال کریں گے نا تو ہمیں تو ہم زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہر انسان کے پاس مطلب کہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں ہر انسان کے پاس دن میں ایک دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ مطلب کہ جو سکسیزفل ہیں آج جو بت بہت بڑے عہدوں پر ہے ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس کم ہوتا ہے ہم جیسیے مڈل کلاس فیملیوں کے پاس تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے ہر کسی ایک بندے کے لیے اس مطلب کہ چوبیس گھنٹے رکھے ہیں تو جو ہم یہاں سے کہتے ہیں دنیا میں ایکولٹی ہونی چاہے وہ سب اللہ تعالی نے پہلے ہی رکھ دی ہے اسی میں ہے نا تو فرق فرق صرف اتنا ہوتا ہے کوئی اپنا وقت بہت اچھی کاموں میں لگاتا ہے اور کوئی اسے ضائع کر دیتا ہے جو لوگ وقت کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ اپنی تعلیم صحت اور مطلب کہ مستقبل میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں اسی پہ آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں
بالکل تو سب سے پہلے میں اسٹارٹا ایک کہانی سے کرتا ہوں ابھی ابھی میں نے کہانی پڑھی اسی وقت کے ریلیٹڈ تو کہانی ایسی تھی کہ ایک چوہا نا ایک چوہا کھانا ڈھونڈ رہا تھا چھوٹا چوہا تھا تو وہ ایک
ہاں بھائی جان
وہ ایک جو چاول ہوتا ہے چاول کا جو ایک بڑا سا یہ تھا ا پاکیٹ تھا اس میں چلا گیا
ہاں بھائی جے ہاں
تو جب وہو اس میں چلا گیا اس نے بہت سارا چاول دیکھا وہ بہت بہت خوش ہو گیا تو وہ آرام سے روز چاول وہ روز چاول کھاتا تھا روز چاول کھاتا تھا مزے سے بیٹھتا تھا ک کچھ اس کو کرنا نہیں پڑتا تھا نہ ادھر جانا تھا نہ ادھر جانا تھا تو اس کے مزے ہی مزے تھے تو وقت بیتا گیا اس نے کوئی کوشش نہیں کی باہر نکلنے کی کیونکہ چاول کی جو سطح تھی وہ اوپر تھی تب وہ آرام سے نکلتا نکل جاتا کچھ کھا کے لیکن اس نے کیا کیا اس کو لگا کہ میرے پاس تو بہت سارا کھانا ہے میں کیوں باہر نکلوں یہاں سے وقت گزر گیا ایک کچھ وقت کے بعد چاول پورا ختم ہو گیا اب اس نے کوشش کری باہر نکل نہیں کیا وہ باہر نکل نہیں پایا
ہاں بھائی جان
اسی میں پھنس گیا وقت اب کچھ ہی دن ہو گئے وہ پھکا اس کو بھوک لگنے لگی پیاس گسی سب کچھ ہونے لگا تو آخر کار وہ مر گیا کیونکہ وہ اتنی ن نیچے سے اتنی گہرائی سے اوپر جمپ نہیں کر سکتا تھا تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہمیں کہ ہمیں اپنی کمفرٹ زون میں نہیں رہنا چاہیے وقت دیکھتے ہی ہمیں کچھ باہر کا بھی دیکھنا چاہیے اپنی جو اپنا جو وقت ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے اگر ہمیں ایک وقت پہ کوئی چیز میسر ہوتی ہے تو ا اسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے دوسری چیز جوونڑنے کے لیے نکلنا چاہیے اگر ہمارے پاس ابھی اگر ہم ابھی دس ہزار کما رہے ہیں تو ایک مہینے کی تو ہمیں ا کوئی اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پندرہ کمائیں ہم ایسی پندرہ سے بیس کیسے جائے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی مجھے جو آپ نے کہانی سنی وہ ملب کہ مجھے بہت ہی اچھی لگی سن کے مذات بھییا گان دیا آشرواد تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ملب آج کل کی جو جنریشن ہے طلبہ ہوتے ہیں تو طلبہ کے لیے بھی ٹائم مینجمنٹ بہت ہی ضروری ہے مطلب کہ اگر اسٹوڈنٹ روزان ن مطلب کہ پڑھائی کے وقت مقرر پڑھائی کا وقت مقرر کرے ہووم ورک وقت پر کرے بک امتحان سے پہلے تیاری شروع کر لے تو اسے کبھی بھی مل کی غربت محسوس نہیں ہوتی لیکن جو ہر کام کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں اسے آخر میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہے نا تو ٹائم مینجمنٹ کا م مطلب صرف پڑھائی نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مطلب کہ ہر کام کے لیے مناسب وقت رکھنا نماز کے لئے مالک پڑھا پڑھائی کے لئے وقت رکھنا گھر والوں کے لیے وقت رکھنا ان کے ساتھ لط کہ باتیں باتیں کرنے کےئے ٹائم اسپینڈ کرنے کے لئے وقت مقرر کرنا تو آرام کے لئے بھی وقت اور نیند کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے جب زندگی میں ملکی نماز ہے تو ہر کام آسان لگتا ہے ہے نا
بالکل
تو ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے جیسے نماز کا اپنا ٹائم مقرر ہوتا ہے ویسے ہی ہمیں بھی زندگی میں مطلب کہ ہر کام کے لئے اپنا وقت وقت مقرر کرنا ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آسان لگتا ہے مطلب کہ ان کاموں کو کرنا اس کے لیے ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بنا لیں ہاں ہے نا
بالکل اور آپ نے بالکل سنا ہوگا جو دنیا کے سب سے کامیاب لوگ ہیں جیسے ڈاکٹرس آتے ہیں انجینئرس آتے ہیں یا بزنس مین آتے ہیں تو سب کے سب ٹائم کے پابند ہوتے ہیں ان کا ایک پرٹیکولر ہوتا ہے اٹھنے کا سونے کا اگر ان کو آٹھ گھنٹے نیند کرنی ہے سات گھنٹے نیند کرنی ہے تو وہ کر کے ہی رہیں گے اگر ان کو صبح چھ بجے صبح پانچ بجے صبح چار بجے اٹھنا ہے تو وہ اٹھ کے ہی رہیں گے
ہاں بھائی جان بالکل
تو میں نے نا میں نے اپنے کشمیر میں کیا دیکھا ہے کہ
یہاں پہ لوگوں کے پاس تھوڑا پیسے آتی بس گیارہ بارہ بجے اٹھنے اٹھنے لگ جاتے ہیں وہ سوچتے ہے کہ اب ہمیں کیوں اٹھنا ہے اب ہمیں کیوں کام کرنا ہے تو ایسے کیا پھر وہ لوگ کچھ ہی ٹائم تک اوپر جاتے
ہاں پھر وہ مطلب کہ کااہل ہو جاتے ہیں پھر اپنے کام کو لے کر
بالکل بالکل بالکل
تو ہمیں اسی کا دھیان رکھنا چاہیے تو اسی کے لیے مطلب کہ آج کل بہت سے لوگ موبائل فونس اور یوز سوشل میڈیا پر گھنٹو گزار دیتےینیں تھوڑی دیر استعمال کرنا ٹھیک ہے مگر لیکن حد سے زیادہ اس اس وقت کا اس وقت کا نقصان گھر کر ت ہیں مطلب کہ اسے چلاتے ہیں اس کی وجہ سے پڑھائی صحت اور دوسروں ضروری کام متاثر ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں موبائل فون فون صرف ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف دو منٹ کے لیے فون کو ہاتھ میں لیتے ہیں لیکن کب تین گھنٹے چار گھنٹے گزر جاتے ہیں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا تو ٹائم ٹائم مینجمنٹ کے لیے کچھ آسان عادت ہے مطلب کہ ہمیں اپ انی چاہیے جس سے ہم ان ٹائم کو بچا سکیں ان میں اگر میں کچھ کہہ دوں آپ کو تو سنیے مطلب کیا میں کیا کرنا چاہیے روز صبح جلدی اٹھنا چاہے اس سے بھی بہت ہی فرق پڑے گا دن کا چھوٹا سا مطلب کہ منصبہ بنانا چاہیے جو میں نے آپ کو ابھی بولا ٹائم ٹیبل سب سے ضروری کام پہلے کرنا چاہیے مطلب کہ جو ہمارا سب سے ضروری کام ہے اسے پہلے ہم کریں تو ہر کام وقت پر مکمل کرنا تو ہر کام ہمیں وقت پہ مکمل کرنا ہوگا فضول باتوں اور سستی سے بچنا روز کچھ وقت پڑھائی اور کچھ وقت آرام کے لے رکھنا ہے نا
بالکل بالکل اور اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ نے جو بھی باتیں بولی بہت بہترین باتیں بولی اس میں ایک
ہاں ہاں
کرنا چاہوں گا دیکھو اگر میں نے آج کیا کیا میں صبح اٹھ گیا میں نے فج کی نماز پڑھی میں واک پہ چلا گیا میں نے ناشتہ کیا میں نے جو بھی میں نے دن پر کام کیا شام تک ک شام کو سونے سے پہلے میں بس دو منٹ لگیں گے میں پورا دن ریوائز کروں گا میں نے صبح سے شام تک کیا کیا میں نے کہاں پہ ٹائم اچھا لگایا اچھا گزارا اور کہاں پہ میں نے ٹائم وقت ضائع کیا جہاں پہ میں نے وقت ضائع کیا کیا ہوا میں اس کو تھوڑا سا کروں گا کہ اگر میں نے ج مثلا میں نے دس منٹ ویسٹ کیے یا ضائع کیے کل میں نو م ہی کروں گا آٹھ منٹ ہی کروں گا سات منٹ ہی کروں گا تو دھیرے کر کے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے تو کب میں ایک اچھا وقت کا پابند انسان بنوں گا پتا نہیں چلے گا اور وقت ن وقت نے ایک اچھی بات بولی ہے وہ بولتا ہے کہ جو مجھے قدر دے گا میں اسے قدر دوں گا
ہاں بھائیاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں اس سے بالکل بھی بالکل سہمت ہوں تو اسے کیس مطلب کہ جب ہم وقت کی قدر کہتے ہیں تو ہماری عادتیں بہتر ہوتی ہے ذہنی سکون ملتا ہے اور ہر کام وقت پر مکمل ہوتا ہے تو ایسے لوگ مطلب کہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنتے ہیں مطلب کہ جیسے آپ نے دیکھے ہی ہوں گے مطلب کہ کچھ بڑے کرکٹرس اور اس سے بھی کچھ بڑے مال کیے جو بڑے عدوم پر ہے تو مطلب کہ وہ اپنے ٹائم کو لے کر پا بندتےے جب وہ مطلب کہ ٹائم پر پریکٹس کیا کرتے تھے تبھی وہ آج اتنے بڑے عہدے پہ ہے نا تو ہمارے بزرگ ہمیشہ کیا کہتے تھے کہ مطلب کہ آج کل مطلب کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو یہ بات ہمیں سکھاتتی یہ ہے کہ ہر کام وقت پر کرنا چاہیے جو انسان وقت کو ضائع کرتا ہے بعد میں اکثر پچتااتتا ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ وقت زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے پیسے دوبارہ کمائے جا سکتے ہیں لیکن گزرا ہو وقت واپس نہیں آتا تو اس لیے ہر لمحے اچھے کاموں میں لگانا چاہیے محنت کرنی چاہے اور اپنے ہر دنوں کو بہتر بنانا چاہیے
بالکل صحیح بتایا آپ نے بھائی بالکل بہت اچھا لگا آپ سے مجھے بات کر کے بہت اچھا
ہاں تو آپ تھوڑا لاسٹ میں کچھ بولیے تو پھر
بات ہے وہ کیا آپ سے فی ال
ہاں بھائی جان تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ہے کہ ان باتوں کو آگے والے لوگوں تک بھی پہنچ جائے تو اس سے کیا ہوگا وہ بھی اب اپنے وقت کو لے کے پاابند رہائیا ہمیں زیادہ سے زیادہکولوں میں اس کے اوپر پروگرامس رکھنی چاہیے اوئرنیس دینی چاہیے بچوں کو ہاں ہاں سوسائٹیز میں بھی فنکشنس رکھنی چاہیے جس سے مطلب کہ ماحول والوں کو بھی ہاں ہاں بھائی جان تو اسی کے سا آپ سے بات کرک بہت ہی اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ